اں جی ٹھیک ہیں شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ سب ٹھیک ہیں بٹ
شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہیں شکر الحمد للہ بس مہمان آئے تھے تو
کون آیا تھا آج میں نے بھی سوچا تھا مگر پھر ادھر کام پڑ گیایا تھوڑا اچھا
اور اس کی بہو بھی گئی تو ماسی کو اب ری پکڑا اس نے نہیں مارا لیکن میں نے بولا بیٹھو اور میرے لیے
اچھا کیا اچھا کیا بہت اچھا وہ ٹھیک ہے اس کو فرق ہوئی ہے خود
ہاں اس کو تھوڑی سارایں
اس کو اس کو فرق نہیں ہوئی عاشق کو
بتاؤ اس نے بولا یہ بچہ ہے ٹھیک اس نے بولا ایک سآل
ہاں
یہ ا نج ایک سال کے لیے انجیکشن ہے آ تے نا ہاں
ہوں
تو اب اس نے بولا یہ میں نے بولا میں آپ روز روز آتے ہو تو میں ہی نہیں آ ٹی اس نے بولو یہ بچہ ہے تو اب وہ نکلے تو اور نیدی کزن سسٹر بھی ہے
اچھا کون
ہو گیا ہے اورکھا گیائے تو اسی کی بیری اپن والیمہ دییے نا میں بھی اس کے بی ریحان اس کا ہاں وہ بھی نکلے ہم نے بولا بیٹھو اس کے ہسبینڈ کی طیع بیعت خراب میں نے بولا رکنے کے لیے اس کے ہسبینڈ کی طبیعت خراب خراب تھی تو گھر میں ہیں تو بیٹیوں کا پتا ہوا میں نے بول ادھر
نہیں بیٹھ سکتی ہاں
میں نے بولا اس کو ان کو بھی لانا تھا ان پھر بولا نئی بیماری ابھی شام کو جانا ہے کو تو اور وہ ٹیوشن کو جاتی ہے نا بچیاں جی اب وہی نکلے تو ہمیں سالن پکا رہی تھی اور سے ہو گئی
کیوں وہاں وہ ہاں ٹوینٹی سکس اب منڈے سے جانا ہے
اچھا منڈے سے جانا ہے
اب منڈ ے سے ہاں
وہ خالی
ہیلو اس کو نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے شاید ہلو
نہیں مجھے تو بات ہو رہی ہے
ہاں میں سن رہی ہوں آپ کی بات ہی نہیں آ رہی ہے اس کو شاید اب آ رہی ہے پھر شاید نیٹورک ایشو ہے اب آ رہی ہے ہاں
ہیلو
آپ کے سال کیا ہلو میں سن رہی ہوں ہیلو ہیلو ہیلو میں سن رہی ہوں ہیلو ہیلو ہیلو ہلو ہلو
ہاں جی ہاں
ہاں میں سن رہی ہوں آپ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں
ہیلو سن رہی ہو
ہیلو میں سن رہی ہوں سب کچھ آپ جا آپ کا جواب بھی نہیں آ رہا ہے
اس کے بعد
ہاں
اچھ آے
اور لگتا ہے آپ کو نیٹ ورک ایشو ہے
مجھے تو بات آپ کی بھی آ رہی ہے
ہاں آپ آئیس ہ میں بھی سن رہی ہوں مگر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی اب آ رہی ہے تھیک سے اچھا سبزی کیا بنائیے آج
سبزی بنائی میں نے الگ سے ٹماٹر پکائے الگ سے میٹ پکایا اور کھانا پکایا اور ان کو چائے وائے دی مہمانوں کو خود بھی پی چائے وائے مجھے سر میں درد تھا تو فرق ہوکھا ہاں وہ گیۓ انوں نے بچوں کو کھانا دیا اس کو بس
اسی ٹائم دوپہر کو ہی گئی کیوں نہیں کھایا
ہوگی دو پہیر کو ہاں اس نے بولا میرے سامع بھی دارد ہے اس نے بھی نہیں ایا اس اس نے بھی بولا نا میرے سے سر میں درد تھا پھر انہ نے بچوں کو کھانا دیا تو ہاں
پھر گھر گئیے چلو اچھا ٹھ ہاں اب چھٹیاں تو ہوئی تھی بیٹھ ت دو تین دن اور آ تو چھٹیاں ہوئی
نہیں اس کے شوہر نے اس کو فون فون کیا ہے ان کو ٹیوشن جانا ہے دوہا کو درس گا جانا ہے
ہ وہ بات بھی صحیح حا جی کل ہی ہا جی کل ہی واپس گئی
ہاں یہ کل ہی واپس گئے اس کو ماما نے بولا ہم نے ہاں وہ کل ہی گئی ماما نے بولا ہم نے کیا آپ کو بیےچاہیں گی شادی کی کیہ اس نے مانا ہی نہیں مما نے بولا بیٹھو ایک دو دن اس نے مانا ہی نہیں
ہاں وہ مانتی کہاں ہیں
اور سنا ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بچ ٹھیک ہے
ہ شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اور بتائیں
نی مینے سونچا تھا میی اجونگی آج مگر مجھے کام لگ گیا تھوڑا اس لیے نہیں اساک تو تو پتا ہی ہے چلتا ہاں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کام یہ کام یہ کام وہ کام
کام یہ کام تو دن بھر کام
اوپر س پریشانیوں پے پریشانیں
بفی کے اور دوست اس کے
اچھا
ج وہاں پر
وہ گئے پھر ہیلو ہیلو
بیٹھے گھر ہاں وہ
اچھا اچھا چلیے وہ جو کل آئے تھے نوبادب کے وہ کب نکلے پھر وہ جو کل آئے تھے وہ کب نکلی پھر کل جو پڑوسی آئے تھے نہ وہ بازر کے ہیلو ہیلو ہیلو
ہاں جی میں سن رہی ہوں
ہاں آپ کی بات کٹ کٹ کے آ رہی ہے بیچ بیچ میں بیچ میں آتی ہے اچھے سے بیچ میں آتی ہے کٹ کٹ کے ہاں سبور کہاں ہے اس وقت وہ درس گاہ گئی ہے
وہ بھی د رس گاہ گئی ہے ابھی آئی
ٹیوشن گئی تھی
ابھی نہیں گئی ابھی جائے گی
ابھی نہیں گئی تھی آج اچھا وہ م تو گی ہے اچھا اں ہاں وہ تو صحیح ہے پیاری ٹھیک ہے آ رہی ہو گی ا بھی آئیگی
شکر شکر ایلینا نےکان چھیدے ہے
کب قسل مبارک کی بات ہے کب چھیدے
وہ ابھی آئی کان چھیید کے آئی تو پہلے بھائی کے پاس گئی مومو لا ۓ تھے خود کے لیے اور بھائی کے لیئے پھر اندر آۓ تھاتو بولا دیا اور مہندی لگائی ہے تو میں نے بولا مبارک ذرا ادھر آ جا فر میں نے چمیی وغیرہ کی پھر جانی نے بی کی ہے تو میں نے بولا یہ مبارک کی بات ہے
اچھا کب کب چھیدے ہیں آج ہی آج ہی چھیدیں ہیں کان ہیلو
دے دے
اچھا آج ہی آج ہی اچھ
آج ہی چھیدے ہے ہ
ارے ان کو تو کو فنکشن کرنا چاہیے تھا بڑے آدھ آدمی ہے ہماری طر ح چھوٹے تھوڑی غریب آدمی ہے
یہ ہماری طرح چھوٹے
ہاں وہی تو کہہ رہے ان کو تو فنکشن بنتا تھا ان کو تو اس کے لیے فنکشن بنتا تھا ان کو کرنا چاہیے تھا
ہو سکتا ہے بولک ابھی کیا پاتا ہے
ارے جب کان چھیدے تو آپ کب کریں گی
بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں بولتی تھی گھر میں ہی چھید ے ہیں
گھر میں ہی چھیدے ہے
ہاں اس کی ماں بھی نہیں آئی اب آئی نا کل آئی نا پکنک سے یہاں بھی نہیں آئی
ابھی نہیں آئی وہ تھکے ہوں گے نا اب تھکن اتار رہی ہوں گی
نہیں بتاؤں گی نا اب اصل میں کیا بات ہے وہ سبور نے بولا نا وہ باتیں کر رہے تھے میں نےاس کواس کو بولا تھا نا ان کے بارے میں پاؤنو کے بارے میں بڑی کو وہ پھر میری کے ساتھ باتیں کر رہی تھی یعنی کہ میں نے کیا کیا بولا میں نے بولا لیکن یہ اچھی بات ہے میں نے بولا اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا جس نے میرا یہ کایا کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس صرف خدا کا نام ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اب یہ تھا اس کے شوہر کے لیے جی جو جو میڈم کو اٹھا بیگ آپ کب آئے جو اٹھا بیگ اٹھا بیگ تو اچھا رکو دروازہ بند ہے جاؤ اچھا کوئی نہیں جائے تو پھر پھر اس نے بولا ہے میں کہ اب کیا کروں گی اب کیا کروں گی سو بروائی یہاں سے سب کچھ ماں کو بولے گی
اور واجب بھی ہاں
ہاں ہاں
اور میاں آپ کچھ نہیں بولنا آپ چپ چاپ بیٹھنا کچھ نہیں بتانا ہاں کچھ بھی نہیں بولنا کچھ بھی کسی بھی بارے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے
تھے نہیں پرسوں میں ہاسپٹل میں جب تھے تو تب پیسے بھی دیے بولا نا میں نے
یم مجھے کہاں بولا
ہاں بولا نا آپ کو پانچ ہزار دیے
بار جب یہاں تھے بارزولہ میں
ہاں
مجھے نہیں بولا آپ نے مجھے
ہاں میں نے بولا آپ کو ورنہ میں میں مت بھول گئی ہونگی پھر کیا ایک دن کے بعد کل اے ایک دن ہو گیا تو پھر دیے کل مشتاق بیانی بھی بہت فورس کیے میں نے بولا اگر مجھے ضرورت ہونگی تو میں مانگوں گی میں نہیں لوں گی ہوں مجھے ہوگئے نا کیوں
ٹھیک ہے اوکے اوکے جائے اوکے پھر آ یا
ہاں
ہیلو
میں نے بولا نہ پکڑو یہ
اچھا چلیے اللہ حافظ میں بعد میں بات کروں گی
ٹھیک
اللہ حافظ